وعلیکم السلام
جی ٹھیک
جی خریت سے ہو آپ جی اللہ کا کرم ہاں جی اللہ کا حضل ہے جی جی جی اللہ کا شکر ہے آپ بتائیے آپ سے کیا ٹھیک ہے سب
بس شکر اللہ کا آپ سنائیے آج کا موسم کیسا ہے کیسا رہے گا
جی آج محرم کے بارے میں بات کریں
جی بے شق
ہاں جیسے دیکھو یہ چاند دکھ ہے محرم کا دیکھے کیا اب تو یہ جا رہا ہے کہ اس میں ہمارے جو ہے نبی تھے انکے نواسے ان کو بے رحمی سے ایسے قتل کیا تھا کافروں نے
جی
کے اس کی یاد میں یہ محرم بنتے ہیں
جی صحیح بات فرمائی آپ نے
جی اور اتنا دکھ ہوتا ہے ہر کسی کو ہر مسلمان کو انکی وفات کا کہ کم بقتوں نے ان کی نسل ہی بالکل ختم کر دی کاش اگر وہ ہوتے تو ان کا بھی ایک کنبا ہوتا
جی بے شک
ہاں اب بات کرو گے اس کے بارے میں کچھ بتاؤ گے
جی میں تو اس کے بارے میں جی بولیے
ہاں دیکھو یہ محرم کا جو چاند دکھتا ہے اس میں ہمیں بتایا گیا ہے ہمارے بڑے ہماری امی بتاتی بتاتی ہے ماشاء اللہ سے اللہ ان کی عمر میں برکت دے
سب کی امیوں میں ماں باپ میں صحت تندرستی دے اور یہ بتاتی تھی کہ یہ جو چاند دکھتا ہے اس چاند میں جنگ چھڑی تھی کافروں سے
جی
تو انھیں پیاسا مارا تھا قتل کیا تھا پیاسے کو
جی بے شک اسی لیے تو ہمارے جو ہے شیع بھائی یا ہم اس محرم میں پانی بانٹتے ہیں یا پانی پلاتے ہیں لوگوں کو
جی پانی پلاتے ہیں اور جتنی بھی اس میں خیرات جکات کرو اتنا ہی کم ہے
جی
زیادہ سے زیادہ اللہ کے نام کا اپنے نبیوں کے نام کا نکالو تو اتنا بڑا ثواب ملتا ہے کلام پاک پڑھو قرآن خوانی کراؤ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اس مہینے میں یہ ہے کہ یہ محرم کا جو چاند
وہ نو دس محرم کو روزے بھی رکھتے ہیں
ماشاء اللہ ہاں نویں میں آیا ہے دسویں میں آیا ہے اصل میں ایک سے لے کے آپ دس تک روزے رکھو تو اس کا پورا بہت بڑا ثواب ہے اور یہ ہے کہ اگر آپ خالی نویں دسویں کو بھی روزے رکھو تو اس کا بھی ثواب ہے گناہ کوئی نہیں ہے اس میں اللہ نے ہمیں اتنی اتنی چھوٹ دی ہے یہ گناہ کوئی نہیں ہے خالی ثواب ہی ثواب ہے پھر بھی ہم بندے اتنے نافرمان ہیں اتنیاں غلطی کرتے ہیں اتنے گناہ کرتے ہیں ہم اس کے ہی توبہ مانگے اللہ سے استغفار پڑھے ہم تو اتنے انسان ہو گئے ہیں استغفار بھی نہیں کہتے پورے دن میں
آج تو ہمارا معاشرا ہی ہے بگڑا وہ ہے
ہاں جی آپ کی آواز کم ارہی ہے
جی اب ٹھیک آ رہی ہے
ہاں جی
ہاں بول رہا ہوں کہ آج جوا
ہر کسی کو کرنا چاہیے کہ معصوم بچوں کو نیاز دے اور باہر جا کے کچھ کھانا دیں غریبوں کی مدد کریں اس مہینے میں مطلب جتنا ہو سکے اتنا مدد کرنی چاہیے
جی بے شک وہ تو ہے
ہاں جی دیکھو جی اگر ہم تم نہیں دیکھیں گے ایسے جو بچارے ایک ٹائم کھاتے ہیں ایک ٹائم سو جاتے ہیں یوں ہی بھوکے تو انہیں کون دیکھے گا اللہ نے کیا فرمایا کہ جو تمہیں یہ مال ہم نے دولت دی ہے اتنی دی ہے بہت سو کو کہ بے پنہا دیے اس سے سنبھالی بھی نہیں جاتی اگر وہ اس کے بارے میں سوچے تو اللہ اسے اور ستر گنا دے گا
جی وہ تو ہے ہاں دان کرنے میں تو بڑا ہی ہے اور اس میں برکت بھی ہے
بے شک
ہمیں جس کے پاس اللہ تعالی نے دیا وہ بھی ازمائش میں ہے کے پاس نہیں ہے تھوڑا سا یہ وہ بھی ازمائش کے لیے ہے
اس کو اللہ نے دیا ہے اس کو تو سب سے زیادہ اجمائش دی ہے کہ دیکھتا ہوں بندے تو کہاں خرچ کرتا ہے صحیح جگہ یا غلط جگہ
جی بے شک میں نے ایک واقعہ سنا تھا بولتے ہیں کہ ایک بندہ ایسا تھا جو بہت امیر تھا وہ اچھا بنتا تھا اور ہر کسی جو ہے نعمت سے نبازا ہوا تھا اللہ نے
جی
لیکن ایک دوسرا بندہ تھا جو غریب تھا جس کے پاس کپڑے پہننے نہیں تھے یا کھانے کو لیے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تو پھر اس امیر بندے نے بولا کہ اللہ تعالی میرے پاس اب بہت سارا ہے آپ اگر مجھے آپ نہیں دو گے تو میں ابھی چل جاؤں گا ابھی میرے پاس سارا کچھ ہے کے لیے سب کچھ پینے کے لیے یا پہنے کے لیے
ہاں جی
میں کیا کروں مجھے اب نہیں ملنا چاہیے
اچھا
اور جو ہے غریب وہ بول رہا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میں کیا کروں تو اسے فرمان آیا کہ جو امیر ہے اس سے بولو شکر کرنا بند کر دو تم پہ کچھ بھی نہیں آئے گا اور غریب کو بولا گیا کہ تم شکر کرنا شروع کر دو لیکن غریب نے بولا کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں نہ تو کھانے کے لیے ہے نہ تو پہننے کے لیے میں کس چیز کا شکر کروں
امیر نے بولا کہ نہیں میں اگر مجھے اللہ تعالی دیتا ہے یا نہیں تا ہے میں تو شکر کروں گا ہاں اسی لیے ہمیں اللہ تعالی کا شکر کرنا چاہیے جو بھی ہمیں دیا ہے
تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کھانا کھاؤ تو شکر کرو کچھ کھاؤ تو کچھ شکر کرو سب چیز کے لیے شکر اللہ کا کرنا چاہیے کہ بندے کو اس نے ہی تو دیا ہے اور کون دے سکتا ہے اس اس اس کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہر انسان کو پال رہا ہے اچھے کو بھی برے کو بھی صحیح کو بھی غلط کو بھی وہ جب پہاڑ کے نیچے کیڑے مکوڑے رہتے ہیں انہیں بھی دانا کھانا دیتا ہے جینے کے لیے تو ہماری کیا اوقات ہے
صحیی بات فرمائی اپ نے
ہاں جی دیکھو پل بھر میں کچھ بھی کر سکتا ہے
ہاں جس کے پاس سائیکل ہو وہ بائک کے لیے مانگتا ہے جس کے بائک وہ گاڑی وہ گاڑی والا اس سے بڑی گاڑی لیکن ہمیں اللہ تعالی کا شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے پیر دی جن کے پیر نہیں ان سے بھی پیروں کیا اہمی ہیں ان کے لیے
قصہ ہمیں ہماری امی نے سنایا تھا کہ ایک بہت کالا بچہ تھا
جی
وہ کام کرتی تھی ایک کے گھر اور اس کا مالک کا بچہ تھا گورا تو وہ اسکول دونوں ایک ہی اسکول میں جاتے تھے تو ایک دفعہ اس اس کا مالک کا بیٹی بیٹا وہ نہیں لے گیا کھانا تو اس نے نوکرانی کو بھیجا اس اسکول میں اسکول میں جو نوکرانی کو بھیجا اس نے کہا کہ یہ میرا بچہ ٹفن نہیں لے گیا تم یہ دیا ان لو کو میں پہچانوں گی کیسو نوکرانی بولتی ہے نوکرانی سے مالکن بولتی ہے کہ جو اسکول میں سب سے خوبصورت بچہ ہوگا وہ میرا ہی اسے دے دینا
جی
دیکھو اب وہ اسکول گئی نوکرانی اسکول میں اس کا بیٹا بھی پڑھتا تھا اس کا تھا کالا تو وہ اسے دیا ہی اپنے بیٹے کو
جی اس کے لیے تو سب سے خوبصورت بیٹا وہی ہے
ہاں ماں کے لیے تو اب انی اولادی اچھی رہتی ہے چاہے کیسی بھی ہو تو اس نے ہاں جی بالکل بیشک تو اس نے مالکین نے اس سے ن جب اس کا ماں بیٹا آیا مالکن کا اس نے گیا میں آج کھانا نہیں لے گیا میں سارے دن بھوکا رہا تم نے بھی نہیں بھجوایا تو مالکن بولتی میں نے تو بھجوایا تھا اسے نوکرا نی کو بلایا نوکرانی سے جو پوچھا کہ میں نے تم سے کھانے دیا تھا تمہیں تو تم نے دیا کیوں نہیں ک میں میڈم جی جو بھی بولتی ہوں گی کہ تم نے تو بولا تو جو اسکول میں پورے میں جو سب سے خوبصورت بچ چا ہوگا اچھا اسے دے دینا ان کا پھر تم نے دیا کیوں نہیں تو اس نے بولا کہ میں مجھے اپنے بیٹے سے سب سے اچھا خوبصورت کوئی لگا ہی نہیں اس وجہ سے میں اپنے بیٹے کو کھیلا آئی آئی
جی بے شک یہ تو صحیح بات ہے
ہاں جی دیکھو جی ماں تو ماں ہی ہوتی ہے
ہاں وہ تو ہے دنیا میں تو
ماں کا درجہ سب سے اول مانا گیا ہے
ہاں
کہ باپ کے نیچے جنت کا دروازہ ماں کے نیچے جنت
ه
یہی دیکھو جی آج کے زمانے اتنا ہو رہا ہے کہ ماں باپ کو آج کل کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے اولاد ایسی نافرمان ہو رہی ہے اللہ سب کو ہدایت دے
جی جی یہ تو صحیح بات ہے دیکھیے آج تو تھوڑا بیٹا یا بیٹی تھوڑی کمانے کے لائق ہو جائے یا تھوڑا گھر وھر اپنا بنا لے تو ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے
پھر ہی پھر یہ سوچتا ہے کہ ہم نہیں انہیں اتنا کھلا کھلا کے اتنی عمر ہو گئی ہے کہ ہم ہی کھلا رہے ہیں بوجھ بن جاتے
ہاں وہ تو ہے ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے پھر ان بیٹوں یا بیٹیوں کو لگتا ہے کہ ہم خود ہی یہاں تک پہنچ گئے ہم کبھی چھوٹے تھے ہی نہیں لیکن اصل میں تو ان ان کی جو جو بڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کے پیچھے بہت ساری محنت ہوتی ہے ماں باپ کی انہیں پالنے میں انہیں کھلانے میں
لیے نعمت ہوتے ہیں مگر اولاد ایسا نہیں سمجھتی جتنی نا وہ سمجھنا چاہتی ہے اس وہ پھر وہ دیر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا اور کچھ دین کی بھی بات مجھے نالج ملی ہے آ ٹھیک ہے میں بعد میں بات کروں ٹھیک اللہ حافظ
جی اللہ حافظ